سلام علیکم
وعلیکم السلام تو بولو میری جان کیا آپ مجھے بتاؤ ایک بات آج مجھے آپ سے نا ایک بات کرنی ہے کیا آپ کو لگتا ہے بچپن کی سنڈے اور آج کی سنڈے میں فرق ہوتا ہے
ہاں آپ بچپن کے ہر ایک چیز سنڈے کی تو بات نہیں ہے ہر ایک چیز میں فرق ہے آج کی
میں نے کس لیے بولا سنڈے کیونکہ سنڈے آئے ہے تو اسی لیے میں نے سنڈے کی بات چھیڑی
ہاں میں نے میں سمجھ گئی
ہمم
دیکھو جب ہم چھوٹے تھے تب ہم بتا باتا رہے تھے کب بڑے ہو جائیں گے کب بڑے ہو جائےیں گے ہم بھی ایسا کریں گے ہاں تب ہمیں لیکن بڑے بولتے تھے آپ لوگوں کے ہی دن آچ اچھے ہے یہ دن واپس نہیں آئیں گے لیکن جب اب ہم اڈلٹس ہو گئے نا اب ہمیں پت چلتا تا ہے وہ بچپن بچپن کیا تھا نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی تفریق نہ کچھ بس اب مستی نہ کسی چیز کی ٹینشن
اور
جتنا جتنا انسان دیدی بڑا ہوتا جا رہا ہے نا اتنی اتنی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہے
اور وہ بھی چھوڑو ذمہ داریوں کی بات تو آئے مطلب آتی ہی رہتی ہے انسان بڑا ہو گیا تو ذمہ داری خود بخود آتی ہے آپ یہ بات سوچو نا کہ مطلب جب سنڈے ہوتا تھا تب ہم گھر والوں کو چاہیے کوئی بھی کام کیوں نہ ہوتا ہو ہوتا تھا یا کچھ بھی مصروفیت کیوں نہ ہوتی تھی ہمیں سنڈے کے دن کچھ فن کرنا تھا کوئی وعدہ کیا ہوتا تھا وہ پورا کروانا ضروری ہوتا تھا
وہی تو میں آپ کو بول رہی تھی میں اپ کو بول رہی تھی وہ اسی کو تو بولتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی کوئی ذمہ بس ہمیں اپنی لٹر مستی چاہیے ہوتی تھی
سچ میں وہ جب آپ مطلب آپ بول رہی تھی کبھی میں آؤں گی سنڈے کے دن آپ صبح آتی تھی مطلب اکثر آپ دس ساڑھے دس بجے کے قریب آتی تھی پھر پورا دن آپ کو پتا ہے وہاں جاج کے روم میں ہم جاتے تھے بیٹھنے کھیلنے کودنے
ہاں یاد ہے مجھے وہیں پہ بلیچ کرتے تھے وہی پر ڈریسز دیکھتے تھے وہیں پہ میک اپ کرتے تھے وہیں پہ اپنی پرسنل باتیں کرتے تھے
پرسنل بھی کیا تھا کچھ نہیں ہو تا تھا وہ بس ہم وہ بس ہم پرس نل وہ بس ہم پرسنل بارا دے تھے
پھر جب آپ کے دادو نا ٹوٹھو نکلتے تھے واش روم وہ کھڑکی سے دیکھ تے تھے بول تے تھے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو
ہاں وہ ایک تو وہ وہ جو ہم سیکریٹس خود بناتے تھے مطلب سیکرٹس آج کی ہے مطلب آج کی سیکرٹس ہے آج کے ماہ
تھی کبھی بیٹھنے پھر وہ جیب سے چرئگم نکالتی ٹوفی نکالتی تھ یہ لو کھاؤ یہ لو کھاؤ یاد ایا کچھ
وہ بولتے تھے پلیز پلیز ہمیں باہر سے کچھ چپس وغیرہ لا کے دو یا پھر دوپہر کا ٹائم دوپہر کے بعد وہ بج جاتے تھے وہ وہ وہاں جی یہ آئس کریمز لاتے تھے پھر پتہ ہے پھر چائے بھی پیتے تھے پھر پھر بس موڈ اس وقت خراب ہوتا تھا جب تم بول رہی تھی مجھے گھر جانا ہے مجھے نہیں بیٹھنا رات کو
پھر آپ لوگ مجھے بولتے تھے بیٹھو بیٹھو پھر آپ دکھاتے تھے وہ ساری چیزیں جو آپ نے لائی ہوئی ہوتی تھی اس ٹائم جب سے میں نہیں جی ہم نے یہ کاپر لایا جی ہم نے یہ گولڈ لایا جی ہم نے ایسا کپڑا لایا
صحیح آپ کو پتا ہے آپ نے ایک ایک بار یہ کیا بولتے ہے اسے ایک بار یہ لیا ماما کا نہیں ا شبو کا یہ فراک شلوار خود لگایا ریڈ کلر اور پھر واپس دیا اس کو وہ جو اپنے ماما کے جیسے لایا تھا وہ پرپل کلر لیونڈر کلر کا اور چھوٹی چھوٹی تھی
مجھے یاد ہے
یاد ہے مجھے آج بھی خدا کی قسم کتنا مزہ آتا تھا
جیسے کی وہ نا ایک دوسرے پہ جیسے حق تھا آج کل انسان نا گھر میں کسی کو نہیں ایسے بول پاتا تھا پہلے نہ رشتوں میں کڑواہٹ تھی نہ ٹھوس تھی نہ کچھ جو بیمار ہوتا تھا جب چاہے آپ کو برا لگے نہ لگے
جیس جیسے یہ آ گئی نا ٹیکنالوجی آ گ گئی جیسے جیسے ایڈوانس ہو گیا سب کچھ ریلیکزیشن ہو ویسے ویسے جیسے سپریشن بڑھتا گیا دلو میں بگس بیٹھ تا گیا آپ باتیں چھپانے بجانے بتانے کے بجائے چھپانے لگے اب دیکھو آپ ہی کی بات لیتی ہوں برا مت ماننا آپ کے ساتھ اتنا ہوا آپ نے فون تک نہیں اٹھایا
چلیے اس لیے نہیں میں میں تھی نہیں ٹھیک اللہ بہت ٹینشن تھی اب دیکھو ایک تو انسان مجھے پتا تھا نہیں سنو سنو میری بہن مجھے پتا تک نہیں تھا ائی ہوے کونصفڈ پورا سنو اوپر سے ایک تو اس چیز کی ہارمونل وجہ دوسرا میں بیمار تھی تیسرا ٹینشن یہاں سے مجھے بیٹی کی بھی ٹینشن مجھے سر کے اوپر سے ٹینشن تھا میں پھر سب چیز نہ اوائڈ کرتی تھی
ہاں وہی بات نا وہی میں بول رہی ہوں
آپ کو پتہ تب س میں نا میری بیسٹ فرینڈ اس کی بہن ہے نا مطلب ہاں ہے نا فیملی ٹائم جیسے ان کے ساتھ میں نے بولا آپ بولو کہ میرا فون میں ان کا فون تک نہیں کسی کا فون نہیں
اچھا یہ بتاؤ مجھے تبسم کی کیا آج کنڈیشن ہے اس کا مسئلہ ہو گیا ابھی
بس وہ بچاری ویسی ہی ہے سیپریٹ روم میں ہسبینڈ سیپریٹ روم میں وہ اب اس کو اس لیے نہیں لگتا ہے وہ آفس نکلتی ہے دن نکل کے آتا ہے تو چلتا ہے اس کا گزارا اسی چیز سے
بس ایک بیٹا ہے اسکا ہے نا
ہاں اسکا ایک بیٹا ہے
ان کے بیچ میں ہوا کیا اصل میں کوئی
مجھے کچھ پتا نہیں میں میری ہوئی وہ آئی تھی لاسٹ ایئر ڈہلی میرے پاس تھے وہ آٹھ دس دن شاید آپ کو پتا ہے پھر میری ہوئی تھی اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بات میں نے بولا آپ لوگوں کے بیچ کیا ایکچولی کیا ہے ان کے پاس تبسم ہے نا کافی زیادہ ما ڈ
ہاں
وہ بہت فیشن کرتی ہے نا
ہاں ہاں
اس کی ہسبینڈ کی باتوں سے مجھے لگا کہ مجھے اس کا رہن سہن پسند ہے نہیں میں اس کو بولتا ہوں ایسے چلو یہ ایسے چلتی ہے میں اس کو بولتا ہوں ویسے چلو یہ ایسے چلتی ہے
بڑی پرابلم ہے نا اگر رشتہ چلانا ہے تو گاڑی کی پہیوں کی طرح چلو مطلب ایک بگڑ گیا تو گاڑی نہیں چلے گی
ہاں وہی وہی وہی بولا اس کو ماما جی نے آ ج لگتا ہے اپنا کون ہے پرار یا کون ہے ال رائٹ ہو کچھ ایسا ہی بولا باقی وہ
چلو سمجھ لو آپ کے ہسبینڈ کو وہ مطلب آپ کے ہسبینڈ کو ویسٹرن کلچر اچھا نہیں لگتا تو نہیں اپناؤ نا آپ آئے ہی ہو اس لیے آپ نے نکاح کیا ہی ہے اس لیے کیونکہ تاکہ آپ اپنا دین مکمل کر لو اپنے آپ ا اپنے ہسبینڈ کے لیے جیو اپنے ہسبینڈ کے لیے سجو اسی مطلب کیا اگر اس کو آپ کا زیادہ اوور سجنا سورنا اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دو اپنا رشتہ سنبھالو اپنے بچے پہ دھیان دو آگے کی کچھ اور منزلیں سوچو یہ تو بات ہے نا پھر تو وہاں پہ تبسم ہی غلط ہے اگر آپ کو برا نا لگے تو
ہاں
کیونکہ وہ تو ایک دیسی لڑکا ٹھہرا اگر اس کو ویسی کوئی پرابلم ہوتی کہ وہ خود غلط ہوتا اس کو کچھ اور وہ میٹرنل افیئرس ہوتے تو آج تک اس نے وہ اسٹیپ اٹھایا ہوتا نا الگ تو نہیں رہ رہا ہوتا نا وہ ٹھیک ہے اور ای آپ کے کہنے پر اس نے خود کو اس کے ماحول میں ڈالا بھی آپ نے بولا نا اس نے اس کو چینج بہت کیا تبسم نے ہیلو بولا نا آپ نے اپ اس کو اس نے چینج کیا اور وہ بدل بھی گیا بیچارہ جتنا اسے ہو سکا
ہاں اس کو تو اس نے کافی ٹرانسفارمیشن لائی تھی پہلے بہت ماسکی کی تھی لیکن کیا ہوا پھر دھیرے پہلے ان کے بیچ اچھا بانڈ تھا پتا نہیں پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ان کو کیا ہوگیا
کو لگتا ہے نا کہ جب مرد کو لگتا ہے نا کہ میری بات کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے ا اور مار دس لڑکیوں دس ہزار لوگوں کا منہ دیکھتا ہے باہر عورت کی جگہ گھر پر ہے چلو ٹھیک ہے آج ماڈرن زمانہ ہے لڑکا اور لڑکی شانہ بشانہ چلتے ہیں لیکن تب بھی تب بھی فرق دکھتا ہے لڑکا تب بھی تب بھی لڑکا بارش ایک انسان کو نا اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے بارش ہو رہی ہو لڑکا سیناتان کے چل سکتا ہے لیکن لڑکی ہو اس کو کور کی ضرورت ہے
وہ تو ہے ہی ہے
کیوں کیونکہ لڑکا اور لڑکی الگ الگ ہے یہ ہم میں اسلام نے بھی بولا ہے
جی اللہ اس کو مغفرت کرے وہ بولتی تھی اگر لڑکی پائلٹ بھی ہو نا وہ کبھی مر کی جگہ نہیں
برات کی جگہ نہیں لے سکتی صحیح بات ہے میں خود اس بات کی سے متفق ہوں کہ لڑکی بھی کما سکتی ہے لڑکی انجینئر بن سکتی ہے ڈاکٹر بن سکتی ہے لائر بن سکتی ہے ا سب کچھ کر سکتی ہے وہ سب کچھ بن سکتی ہے لیکن ایک لڑکی کبھی ایک مرد نہیں بن سکتی
وہ تو ہے
کبھی نہیں یہ بہت ساری لڑکیوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آپنی لائف خراب ہاں
اور باجی
آپ نے لپٹن چائے پی
ہم نہیں میں نے میں نے جب سے یہ یہاں آئی میں نے ایک مجھے اس کھڈ چیز بالکل نفرت ہے وہ بھی پہلی نمبر پہ مجھے لپٹن چائے گندی لگتی ہے
بہت ہائٹرٹنیس ہے مجھے ابھی ہی لپٹن چائے کی
ہوگی ہوگی کیونکہ یہ ہے نا یہ
اب ہم نے ماما نے ایک دو دن سے کیا کیا مجھے تھا نا پائے ر بھی وہ اب دیتی ہے مجھے اس ٹائم یہ نہ تو ادر کتیرا کتیرا کتیرا ببر ہو وہ خود بچاری بھی پیتی ہے تو مجھے بھی دیتی ہے
چلو ٹھیک ہے اس کو بول نا کبھی ہمارے گھر آ جائے چکر لگانے
آئے گی آئے گی ان شاء اللہ اللہ حافظ
میں واپس کرتی ہوں ابھی
رکو رکو
اوکے ٹھیک ہے
پانچ منٹ بس
میسیج کرنا اللہ حافظ